اچھا مجھے دس منٹ ہو گئے تھے
نہیں آپ نے کیوں کاٹا
میں نے کہاں کاٹا اپ ہی نے کاٹا
میں نے کہاں کاٹا آپ نے
مطلب مجھے یہاں سے ملب وہ بھی نہیں آیا مطلب ٹائم مطلب کنے کتنے دیر میں نے بات یا کچھ آتا ہے نا پوائنٹس وغیرہ وہ بھی نہیں مجھے تو مجے فون جے میں سمجھ نہیں پتا کہ خود ہی پ کد گا ہوگا
ٹھیک
ہوں اور
ویسے گھر میں سب
شکر اللہ کا سا بھی ٹھیک ند کو کو بہت ٹائم ہوا بار ہو نا کیا
ہاں
دادی کو آپ کو ہوا نا بہت آئے بیمار وہ مطلب
سات سات مہینوں کے بعد ہوا
سا اس کو آج ہوگئے سات مہینے مطلب بیمار ہو ہونے کو اس کو آپ پسلی چاہیں جب آپ کا دادو تھا نا بیمار
تب اس سے پہلے ہو گیا تھا اس کو اس کو ہو
مجھے پتا ہے وہ بھی بیمار ہے نا آپ کی دادی بھی بیمار تھی پھر ا ایک بار امی جی نے بولا کہ یہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے ہم نے بولا ہمیں بھی بیمار ہے مگر اس نے بولا کہ اتنا بھی نہیں آپ کا دادا بیمار ہے جتنا دادی بیمار ہے
اچھا
ہو پھر میں نے سوچا چلو ٹھیک کبھی کر رہے تھے نا کہ بے چارہ میرا دادا
ہوں
اس کو بھی ہو گیا شاید سال نہیں پانچ مہینے ہو گئے اس
ہمیں ہو گیے دادی کو برابر سات مہینے
پہلے پہلے ہوتے تھا نا اس کو مطلب
ہمیں جنوری میں گزر گیا نا میرا دادا
ہاں ہاں مجھے پتا ہے اس ٹائم ہو ہوگیا تھا اس کو اس کو آیا تھا اس ٹائم ہارٹ اٹیک
مجھے پتہ ہے
ہوں پہلے ہوتا تھا اس کو مطلب یہ ہوتی تھی بیمار مطلب یہ بولتی تھی مجھے ہارٹ میں پین ہے ہارٹ میں پین ہے ہمیں لگا کہ مطلب یہ زیادہ باہر جاتی ہے بازار بازار تو یہ اسی سے ہوتا ہے اور یہ زیادہ چلتی ہے تو اسی سے ہو ہوتا ہوگا اور اس کو بی پی لو ہوتا تھا باقی کچھ نہیں ہوتا تھا اس کو
پھر یہ ام مطلب دسمبر میں لاسٹ دسمبر میں اس کو یہ مطلب اسے عجیب سا چکر آ گیا پھر اس کو ہو ادھر ہسپتال لی لیا تو
ٹھیک
اس کے بعد
آپ کرتے ہیں اس ٹائم بات وات کہ
وہ نہیں کرتی ہے بات وہ اس کو آنکھیں بھی بندھ ہے بات اگر کرے گی نا وہ مطلب بہت دھیمے سے کرے گی بات
تو وہ سمجھ نہیں آتی وہ
نہیں نہیں وہ سمجھ نہیں آتی ہے مطلب وہ مطلب کسی کسی کو سمجھ آتا ہے جو اگر وہ دو تین بار بولے گی نا تب جا کے سمجھ آتا ویسے سمجھ نہیں آتا ہے مطلب کہ کیا بول رہی ہے آج رات ہم ایسے ہی بیٹھے تھے
مطلب وہ بالکل نہیں سونے مطلب نہ وہ سوتی ہے نہ سونے دیتی ہے وہ
ٹھیک ہے قرآن وغیرہ بھی پڑھا کرو اس کو
پڑھتے ہیں نا قرآن بھی پڑھتے ہیں جب مہ مطلب یا چاچو آتا ہے دکان سے وہ بھی پڑھتا قرآن
اچھا کر تے ہیں
وہ مت وہ نہیں اٹھتی اٹھتی ہے وہ ایک ہی جگہ بیٹھی ہے بستر میں
شکر ہمارا جو دادا تھا نا
ہاں ں
مطلب وہ بچارا مطلب مجھے لگتا ہے مرنے کے دم تک اٹھتا تھا معلوم وہ واشروم وغیرہ خود جاتا تھا بچارا اتنا بھی بیمار نہیں تھا اور دوائی کیا خدا جو کبھی دوائی کھائی نہیں ہوگی وہ دوائی سے اتنا ڈرتا تھا اگر کبھی اس کے سر میں درد ہوتا تھا نا پھر بولتے ناں ک اس کو دوائی کھاؤ بول رہے کہ نہ میں نہیں ہوں گا مطلب خود ہو جائے گی فرق ہزار آ تو
مطلب یہ بالکل یہ مطلب یہ اگتی تھی پہلے باتھ روم واتھ روم
ہاں
پہلے وہ ہو باٹ جب وہ ادھر تھی ناں سال میں تھی نا وہ پھر میں مطلب عائشہ سارے گ گھر والے ادھر ہی تھے ان پانچ چھ دن کیونکہ میں اکیلی تھی نا گھر پہ
ہاں
پھر وہی رہتی تھی ادھر مطلب وہی مجھے بولتی تھی کیا کرو کیا نہیں کرو وغیرہ تو پھر اس کے بعد واپس آئے اس کے بعد جاتی تھی وہ باتھ روم واتھ روم مطلب پچھلے دو مہی مطلب ایک مہینے سے ہونے جا رہی ہے اب
کون
دادی باتھ روم
اچھا اچھا ٹھیک
ہاں
کوڈائ پر وغیرہ پینا دینا وہ ہے تو ہے اسی ہاں ورنہ کیا
کیونکہ اس کو بہت اس کو بہت عذاب ہے اس کو بہت زیادہ عذاب ہے
نہیں تھینک یو یہ یہ ٹویل اچھا اور
بس دعا آپ کی کتتا ٹائم ہوگیا دادو کو گزرتے ہوئے
سات مہینے
ہوں
تھرڈ کو وہ گزر گیا تھا ناں وہ جنوری تھرڈ کو گزر گیا وہ
دادی زندہ ہے
ہاں
ٹھیک آپ لوگ نے وہ مکان بیچا
کون سا والا اچھا پرانا والا مکان ہاں وہ ہم نے بیچ دیا
آپ کہاں رہتے ہو
دوسری جگہ مطلب ناں دوسرے محلے میں ہم گئے تھے
اچھا ٹھیک
ہوں
پھر ہم نے وہی کروایا ہم نے وہ پچھلے سال ہی بیچ دیا چ چار تک تو وہ تھا ہمیں شادی کے بعد ہمنے وہ بیچ دیا
اچھا اچھا ٹھیک
ہوں
میں نے سنا ہے یہ آپ کا مکان بہت بڑا ہے
ہوں
مطلب مجھے عائشہ بولتی ہے آپ لوگوں نے وہاں پہ خریدا ہے مکان آپ کا نیا مکان بنایا ان کا بہت اچھا مکان ہے
ہاں ہاں شکر اللہ کا شادی کے فوٹوز نہیں دکھائے عائشہ نے
اس نے بس خالی اتنا ہی بولا کہ مطلب ان کو پچھلی ٹائم شادی تھی تو
اچھا اچھا ٹھیک ہے اور
بس دعا آپ کی
اور پتہ نہیں اس کو رپیٹ کرنی ہوتی ہے بات اگر
اور کیا
بول رہی کہ عائشہ کوئی اور ہے اس کے ساتھ بھی بات کرنی ہے
ہاں اسے بولا کہ پہلے یہ دس یہ ٹاسک ختم کرو اس کے بعد میں تو اس کا نمبر دوں گی تو اس کے ساتھ کرو
مجھے آئے نا پندرہ ہم کریں گے اب آپس میں ٹھیک ہے پھر جو وہ دور تو پھر پہلے اگر آپ کرو گے تو ٹھیک اگر میں تو ٹھیک
مجھے مجھے ابھی مت ہے مجھے مطلب مجھے مطلب مجھے ہو گئے سات
ہاں
مطلب یہ جو میں ابھی کر رہی ہوں نا یہ یہ ساتواں والا ہے اس کے بعد مجھے تین رہتے ہیں
پھر میں کروں گی نا پھر سے
ہاں
پھر آپ کرو گے پھر مجھے سے مطلب پھر سے آپ ٹھیک ہے پہلے آپ کو پانچ ٹاسک میرے ساتھ ہی
ہاں
ریفریش پھر سے کرو گی پھر اپ کرو گی اسی لڑکی کو سربات جو بول رہی تھی عائشہ یا تو عائشہ کے ساتھ ہی کرو گی بات
ٹھیک ہے
مطلب ٹھیک
ٹھیک
میں نے دس سال کے پاس عائشہ کے ساتھ کی ہے
میں نے دس اپنے عائشہ کے ساتھ کیے
ہاں
میں نے خالی عائشہ کے ساتھ پانچ کیے
ہمم
پانچ میں آپ کے ساتھ کروں گی ہو گیا نا دس اس کے بعد میں اور رفریش کروں گی تو اس کے بعد اور آئیں گے
آپکو کچھ آیا
نہیں ابھی نہیں آیا
کریڈٹ نہیں ہوا کچھ
مطلب انہیں میں نے بولا عائشہ کو اسے بولا کہ جب تم اور مطلب دس تک کرو گی اس کے بعد تم دیکھنا پیمنٹ میں جانا تو ادھر دیکھنا تو میں نے بولا ٹھیک ہے
نہیں پانچ میں ہی جانا تھا آپ کو پھر میں نے چار طرح کا پھر وہ لے جانا تھا تو وہ آئے گا آپ کو دو روپئے بھی نہیں آئے
نہیں ابھی نہیں آیا وہ وہاں پہ وہ دکھا رہا ہے کہ تم اور ٹاسک کرو
ہمم
تو اس کے بعد آئیں گے
ٹھیک
ہوں
مجھے آئے سب کچھ
آپ نے سو کیا بول رہا آپ کو کتنے ٹائم کے بعد آیا
نہیں نہیں ایسے کیے تھے پانچ چار کیے تھے تو مجھے آیا
ٹائم ہو گیا
ہو گا
ہوں